مد پچند ہو بی کیا ت
وعلیکم السلام رحمۃ تر کاال پ اور کہہری ہے سنے ٹھیک ٹھاک آپ مزے میں
یہی سب بڑھیا اللہ کا شکر ہے اور ب اناء ال بتائے تو اللہ نے ہم کو اللہ نے میری سنلی اور شفا پیچھا شید دیدی تو پیٹ میں اب کوئی سی کوئی بھی دقت وت نہیں لگی رہی ہے اور اللہ شکر ہے السلام علیکم محترم بھائی جان آپ کو بھی مبارک ہو تو آپ ہم کو یہ بتا سکتے ہیں آپ کا جنجر کیسا ہے
جی ماشاء اللہ ردر ہماری بلی جو ہے وہ بہت اچھی ہے اور وہ پتہ نہیں کیا اس کو عادت لگ گئی ہے کہ وہ وہ کھاتا ہی نہیں ہے چکن وغیرہ جو ہے سب بلیاں چ پریشان ہوتی ہیں ج کو چکن مل جائے اور چکن نہیں کھ رہا ہے اس کو لگ گئی گریوی کیا تھا کہہ رہے ہمیں گریوی کھلاؤ اورے جو ہے سے بہت اد شمس پك کیا
ہ
السلام علیکم محترم بھائی جان آپ کو بھی مبارک
تو آپ اس کو دکھا دیں اگر ہو سکے تو لگتا ہے آپ کو کہ وہ بیمار ہے یا پھر کچھ ہے تو آپ اس کو
نہیں نہیں بیمار ومار کچھ نہیں ارے مطلب جیسے کوئی چیز مطلب ہمیں جس سے مان لیج تھے کہ ہم دال چاول کھا رہے ہیں ٹھیک ہے میرے سامنے کوئی بریانی تمہیں دال چاول نہیں اچھا لگے گا
جی نہیں نہیں صحیح کہا آپ نے
اور اپ نے فائٹلہن کی تھی میں وہی پینے جا رہا ہوں بنانے جا رہا ہوں
تو آپ نے آپ پاؤڈر بنانے جا رہے ہیں یا پھر کولڈ ڈرنک بنانے جا رہے ہیں کچھ بتیں ہم کو
میں بی پاؤڈر تو بنا ہو گا میں نے پانی کوبالنے کو رکھا ہے اور اس کیا کہتے ہیں اب وہ پاؤڈر ڈالنا چاہ رہا ہوں بنا ہوا
جی جی
اسچ
جی تو آپ ہمیں پاؤڈر دے دیجے آپ کب کب سے کہہ رہے ہیں کہ یار لے دینا لے لینا
ادھر آئیے تو کہ م ڈلیوری مین
جی ڈلیوری نہیں م آپ اتنی بار آتے ت ہیں تو کشٹ کر کے لےیا کری اتنا اتنا بھی بھاری نہیں ہوتا وجہ کی بھائی آپ اٹھا نہ پاؤ اس کو
ار تو بگیادرا ت خیال کرو آ جاؤ اد لے جاؤ کہ میری ساری کر تھ
ارے میرے بھائی اچھے سے بات کر لیج تے اب اس
ا
جی بھائی جان آج آپ اس پہ اچھے سے بات کر لیجے اس کو آپ ویستٹ مت کریے
جی جی بتائیے کہ آپ کو کیا کہتے ہیں ا کس کس طرح کے کھانے پسند ہیں
جی میرے کھانے اللہ کی نعمت ہے کھانے تو سبھی کھانی چاہیے بس ویسے کیا ہے نا کہ جیسے سبزیوں میں کچھ سبزیاں ہیں جو مجھے پسند نہیں ہیں ایک جیسے لوکی ہو گئی دوسرا کدو ہو گیا دو اور تیسرا کریلا ہو گیا باقی حالات تو ہر ہر چیز اللہ کی نعمت کھانا تو ہر چیز صحی ہے بس من نہیں کرتا کھانے کو عجیب سا لگتا ہے اس مطلب نہیں اچھا لگتا ہے کھانے میں تو اللہ سے معذرت چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے ایسے اس کی نعمتوں کو میں نہیں کھاتا اور منع کر دیتا ہوں ترنت کھانا ہی کھاوں گا کسی کو تو وہ بھی نہیں نصیب ہوتا جو ہم کو نصیب ہو رہا ہے اچھے سے تو اللہ مجھے معاف کرے اور انشاء اللہ مجھ
جی بالکل بالکل اور آپ کو کیا کہتے ہیں شادیوں کے سیزن کیس اے لگتے ہیں گرمی میں شادی پسند ہے کی ٹھنڈ میں
زیادہ تر تو ٹھنڈی میں اچھی لگتی ہیں شادیاں کیونکہ نہ زیادہ ٹھنڈی ہو نہ زیادہ گرمی اس میں زیادہ اچھی لگتی ہے شادیا کی کیونکہ اس زیادہ نہ گرمی لگتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی لگتی ہے تو اچھی رہتا ہے اس ٹائم پہ سیزن اچا اچھا رہتا ہے شادیوں کا اور ان شاء اللہ میرے دوست یہاں بھی شادی ہے نومبر میں تو ان شاء اللہ ہم وہاں پہ شرکت کریں گے اور اپنے دوستوں سے دوست سے ملاقات کریں گے اور بہت سے ہنسی مذاق اور کھانا پینا ہوگا ان شاء اللہ
بالکل بالکل انشاء اللہ بس میں کچھ باتوں کو افسوس کیا کرتا ہوں کہ جیسے مان لیجیے کہ ہمارا آپ کا ایک دوست تھا تو اگر میری اس سے بحث سیرا نہ ہوئی ہوتی لڑائی جھگڑا نہ ہوا ہوتا توبھی تو سب کچھ اچھا چلتا ہےیکن لیکنبھی دیکھیے مطلب نہ میں اس سے بات کر وہ تو الاللہ کی سلام دعا کرا کرتا ہے نکلا نکلتا ہے
جی جی
لیکن اب کیا بتائیں یہ یہ کہ بات چی نہیں ہو رہی ہے اور
جی تو جی تو آپ کہتے نہیں کہ کوئی کسی سے سوری بولنے سے چھوٹا نہیں ہو
نہیں نہیں ساری وی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے سوری تب بولتے ہیں جب انسان کیا کہتے ہیں کسی سے بولتا نہیں ہے ہم دونوں تو بولتے ہیں سلام دعا ہوتی ہے وہ ہم کو سلام کر لیتا ہے ہم اس کو سلام کر لیتے ہیں لیکن بسب وہ پہلے جیسا بونڈ نہیں رہ گ
جی جی تو آپ سنیے سنیے تو آپ ایسے کریے کسی دن آپ جا کے اس کو روکیے سلام کیجیے جی بولیں
وہ بہت ٹرین ہے سب معاملے میں کی سچی سے ٹریگ لے کے آؤں کہ کسٹمر کو کیسے بناتے
وہ تو آپ ج ن
جی ج جی آپ ہاں آپ کو نہیں پتا ہوگا سچ میں
باقی جو ہم کہہ رہے اس کو آپ سنیے ہاں اور آپ تو آپ جو ہے اس کے پاس جائیے اس سے سلام دوا کری اس سے بات چیت کری تھوڑی سی اس کو لگے کہ ہاں المار بھائی مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے بات کریے تو شاید آپ بات جیسے پہلے ہوتی تھی اسے ہی ہونے لگے انشاء اللہ تل سے
جی بالکل صحیح فرمایا آپ پہرے لو تو الگ مدا ہے شادی میں انشاء اللہ دیکھیے شادی تک میں دعا کریے گا فٹ ہو جاؤں میں تو بہت تیاگ دے رہا ہوں نہ میں نے کیا کہتے زیادہ کھانا کھایا ہے کولڈ ڈرنک میرے گھر میں آئی میں نے وہ بھی نہیں پیا اور میں مب بس اللہ سے دعا ہے کہ ال مجھے فٹ کر دیں دبلا ہو جاؤں اور جم جانا دیکھیے اسٹارٹ کروں گا آپ کی ماشاء اللہ سب ادھار ادار ہو جائے دونوں لوگ ساتھ میں جم چلاتے ہے کیا کہتے ہیں آپ
جی انشاء اللہ بالکل جائیں گے ہم سداری سے یہ سدھاری کی کنواں سے باہر نکل جائے گ ان شاء اللہ بالکل جائیں گے ادھاری کی کنویں سے نکل جائے جو مجھے بہت پریشان دن بہدن کھائے جا رہی کہ اس کا اس کا میرے پاس پیسہ ہے اس کا میرے پاس پیسہ ہے تو مجھے بہت برا لگ تا ہے اور کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا
تل نہ بتائیے اور یہ بتائیے کہ آپ کو مطلب ا کون کون سی سبزی پسند ہے مطلب
سبزیوں میں تو مجھے میں بنڈی کھا لیتا ہوں
بھنڈی تو ماشاء اللہ بہت اچھی ہوتی ہے بھنڈی تو کھانا چاہیے بھنڈی سے لااب بھنڈی میں لااب ہوتا ہے لحااب سے پھر ہماری باڈی کے لیے بہت فائدے ہوتے ہیں
میں مجھے بھنڈی کھا لیتا ہوں میں لبیا کھا لیتا ہوں میں آلو کی سبزی کھا لیتا ہوں میں اور اور پنیر کی تو سبزی کھا ہی لیتا ہوں بس نارملی تو وہ سب کو پسند ہی آتی ہے گ کہ بھائی پنیر ہے
جی میری ممی بناتی ہیں میری ممی بناتی ہیں میری ممی میر نارمل پنیر نہیں بنتی میرے یہاں ت شاہی پنیر
جی ماشاء اللہ ماشاءلہ
کاجو وجو ڈال سب بنتی ہے شاہی بنی
جی جی ماشاء اللہ کبھی ہم کو بھی کچھ دعوتیں
ہاں جی جی آپ تو ماشاء اللہ بہت بوکے رہتے ہیں
جی جیسے آپ وہ کیا نام میں ان کا جیسے آپ کے کھالو ہے نہیں بس بس یہ سمجھیے آپے خ لو تو ارے ا وہو ان کو کیا ہے نا کہ اگر ان کو آپ بیٹھا کے کایا کھیلا
ارے ایک بار تو کیا ہوا کہ ہمارے ماموں کے شادی میں ان کو بیٹھال دیا ڈیک پہ اور کیا کھانا نکالیے تو پتا چا لگی ساری ب ٹی ختم ہو گئی
ا لگتا ہے بہت زیادہ بھوکے تھے آپ نے غلط
جی وہ بھوکے نہیں وہ پھٹے جا رہے تھے
سچ آی کوئی نہیں دیک وہ دو دو نے
میں آپ کو ایک نام سناتا ہوں میرا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہوا و حرص والا دل بدل دے کروں قربان میں اپنی ساری خوشیاں ہاں کروں قربان میں اپنی ساری خوشیاں ر ہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے
ماشاءاللہ
میں ڈوبا دل بدل دے
ا سبان اللہ سبحان اللہ
آپ سنائیے اب ایک بار آپ کو ن
جی ہماری ہ نو آگ اتنی اچھی نہیں ہے معذرت چاہتے ہیں ہم آپ سے ہم نہیں سنا سکتے ہماری آواز اتنی اچھی ہے نہیں اور تو ہم معذرت چاہتے ہیں آپ سے ہ ہماری آواز ہے آواز نہیں اچھی ہے معذرت چاہتے ہیں آپ سے
ارے آپ سنائیے تو آواز سبکی ہے سنائیے تو
کون ت ند سوں نہد ہے
آپ سنا دیں ہسب ربی
ہسور ردی گ گلہ معفی بل گی وہ آانوور محمد س ل الاح اللہ وہ جم لالے ہے خوشی ہے سر جی کا پیارا ہے دنیا کے ہر رش کی آنکھوں کا وہ اتارا ہے ظلم و کتنے پر ہ ہ
ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشلہ اا اللہ سے ب اللہ سے بن اللہ نہ رے تکبیرلہ ہوگ در رخخخ ٹھیک ہے انشاء اللہ سے پھر بات ہوتی ہے السلام علیکم
م سے گام ہ بھائی کیا تھا ٹھ